وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھ اچھا سر
ہاں جی میں ٹھیک ہوں آپ بتاؤ آپ ٹھیک ہے
ہاں میں بھی خیر سے ہی ہوں گھر سب ٹھیک ہے آپ کے امی ٹھیک ہے ابو ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے یہاں بھی ٹھیک ہے امی ابو بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر ہے سب ٹھیک ہے
آپ کے گھر والے سب ٹھیک ہے امیمی ا بوٹ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہی ہے
نانو نانی کی طبیعت اب کیسی ہے
ان کی طبیعت میں کافی سدھار ہے
چلو اچھا ہے آپ نے مت پھر سے ہسپتال کا چکر لگایا تھا ان کو لے کر
پچھلے ہفتے لگایا تھا چکر تو ڈاکٹر نے دوائیاں ہی دی
ہ باقی کچھ سدھار آیا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا کچھ سدھار آیا ہے ان کی طبیعت میں
کیا بول رہی ہے آپ
میں نے کہا ان کی طبیعت میں اب کچھ سدھار آیا ہے
ہاں ہاں کافی سدھار آیا ہے
چلو اچھا ہے انشاء اللہ ہو ہی جائے گی فرق بس اب دوائیاں جیسے ڈاکٹر نے کہا ہے ویسے ہی آپ لیتے جاؤ ان کو ہو جائے گی انشاء اللہ فرق
ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ
اور آپ کی بتیجے کہ طبیعت اب کیسی ہے وہ ٹھیک ہے
ہاں وہ سب ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے آئی ہے یہاں
اچھا وہ کب آئے ہیں
وہ پچھلے ہفتے آئی یہاں
چلو اچھا ہے آپ کی دیدی کی طبیعت کیسی ہے وہ آپ ٹھیک ہے ان میں کچھ سدار آیا ہے طبیعت
سدھار تو ہے دیدی بھی ٹھیک ہے
چلو اچھ
آپ کے بھائی ٹھیک ہے
ہاں میرے بھائی بھی ٹھیک ہے
آپ کی بتیجی ٹھیک چھ
ہاں میری بھتیجی بھی ٹھیک ہے
چلو اچھی بات ہے سن کر بہت اچھا لگا اور
ہاں ہاں بہت بہت اچھا لگا مجھے بھی وہاں کا سن
بعد میں یہاں آنا تو ملاقات کریں گے
ہاں میں نے سوچا تھا اس بار میں آپ کے یہاں چکر لگا ہی دوں لیکن کچھ مصروفیات ایسی تھھی کہ جو مطلب ان سے میں فارغ ہو ہی نہیں رہی تھی بسفارغ ہوتے ہی میں آپ سے ملنے چلی آؤں گی
ٹھیک ہے پھر میں آپ کا انتظار
ہاں ہاں آب بس بس دعا کرے کہ میں جلدی سے جلد فارغ ہو جاؤوں ان کاموں سے
ہاں انشاء اللہ جلدی سے آپ فارغ ہو جاؤ تو ہم لوگ سب مل لیں گے
ہاں صحی ہے ہاں میں نے باقی دوستوں کو کو بھی کہا ہے کہ ہم ملنے جائیں گے ایک ساتھ کہیں پر میں نے ان کو بھی اطلاع دی ہے
ٹھیک ہے پھر اور باقی دوستوں سے ہوتی ہے بات
ہاں ہوتی ہاں ہوتی
چلو شکر ہے پھر سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہی رہنے چاہیے
ہاں میں نے ان سے بات کی تھی نا کل ہی میں نے ان سے بات کی تھی اور میں نے آپ کے بارے میں ان سے کہا تھا کہ ہم مل
ٹھیک ہے چلو اچھا کیا آپ نے ان کو پہلے ہی بول دیا اطلاع کر دی کہ ہم لوگ ملیں گے تو اس حساب سے وہ بھی فارغ رہیں گے جس دن ہمیں ملنا ہوگا
ہاں آپ کو یاد ہے وہ ہمارے ساتھ وہ ایک لڑکی پڑھتی تھی اس کی نا ہاں اس کی نا اس کی نہا شادی ہو گئی ہے
ہاں ہاں یاد آیا مجھے پکچھی
ہاں آپ کو یاد آیا جو ہمارے ساتھ ہی ہوتی تھی جو جو ہم جو نا جو نہ ہماری اسکول اسکول کی وین میں ہوتی تھی
ہاں ہاں یاد آیا مجھے
ہاں میں نے نا میں نے نا کل دوستوں سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب وہ آ نہیں سکتی ہے کیونکہ اس کی شادی ہو گئی ہے
او چلو اچھا
ہاں وہی میں نے سوچا میں اب کو یہ خبر دےتی جاؤں کیوںکہ آپ کو تو پتا نہیں تھا نا اس بات کا آپ سوچ رہے ہوں گے شاید وہ بھی ہمارے ساتھ کل آئے گی
ہاں مجھے تو لگا تھا کہ سارے دوست آئیں گے لیکن اب آپ نے اطلاع کر دی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے
ہاں ا وہ کہاں آ سکتی ہے اب وہ آ ہی نہیں سکتی ہے اب ملیں گے اس سے ہاں بہت زیادہ اب ہم کریں گے کبھی کبھی ہم منصوبہ بنائیں گے تو ہم اس سے ملنے چلے جائیں گے
ٹھیک ہے
آپ بھی وہ سارے سارے دوستوں کو لے کر ہم اس کے گھر جائیں گے اس کو بدھائی دینے کے لیے اس کی شادی کی بھائی دینے کے لیے
ہاں ٹھیک ہے
اور بتائیے آپ موسم کیسا ہے آج وہاں سے
بس بادل یہاں سے بھی ابھی چھ ہے تو کچھ کچھ وقت پہلے تو خوشگوار ہی تھا لیکن ابھی ہو گیا تبدیل ہو گیا ابھی لگتا ہے کہ بارش ہوگی ابھی
ہاں یہاں سے بھی ہاں یہ یہ تو مہینہ ہی ویسا ہے یہاں سے بھی یہاں سے کسی بھی موسم کچھ نہس
ہاں
اور سناؤ
بس بس چل رہا ہے آپ بتاؤ آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے ہیلو
ہاں ہاں اب آپ بتاؤ پھر سے
میں نے کہا آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے
پڑھائی تو بہت اچھی جا رہی ہے تو میں نے درخواست دی تھی نوکری کے لیے
اچھا اچھا
تو تو ابھی میرا وہاں پہ پہلے پرچی دینی ہے امتحان ہوگا پہلے اس کے بعد پھر انٹرویو وغیرہ وہ سارا ہوگا جو بھی ان کا رہے گا
چلو اچھا ہے میری میری بس میری بس اوپر والی سے یہی دعا ہے کہ اپ بس اس میں اپ کی بس اس میں سفلتا ہو
ہاں آپ بس میری کامیابی کے لیئے دعا کرو اور میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کر ہوں اور میں آپ کو ایک سلاح دوں گی کہ اب بھی اب یہ کہیں پہ درخواست ہو نوکری کے لیے اور کہیں پ نوکری کر لو کیونکہ نوکری آج کل کے دور میں بہت بہت ضروری ہے
ہاں بہت ضروری ہے یہ اب یہ چیز اب میں بھی محسوس کرتی ہوں گھر پہ بیٹھ بیٹھ کر یہ چیز بہت ضروری ہے کہ انسان انسان اپنے ہاتھ سے کمانا چاہیے ایسے دوسروں پہ وہ رہنا انسان وہ کسی پہ وہ رہتا ہے نا تو ویسا نہیں ہونا چاہیے انسان انسان کسی کی کمائی پہ رہتا ہے بہتر بہتر ہے بہتر ہے کہ انسان اپنی کمائی سے ہی اپنا خرچہ نکالے کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہا مہنگائی کا بھی وقت ہے
ہاں مہنگائی تو بہت آسمان چھو رہی ہے
وہی وہی مسئلہ ہے مہنگائی مہنگائی نہیں حالت خراب کی ہے آج کل کے بازاروں کی بہت زیادہ حالت خراب ہے انسان انسان کچھ لانے کے لیے باہر جاتا ہے تو یہاں سے انسان پیسے لے کے کر جاتا ہے وہاں سے انسان خالی ہاتھ لے کر آتا ہے
ہاں
چلو آپ دیکھتے ہیں میں بھی کروں گی کوشش آپ نے بھی اچھی صلاح مجھے دی اب میں دیکھوں گی جہاں جہاں بھی جہاں بھی مجھے لگے گا کہ درخواست دینی ہے نوکری کے لیے تو میں وہ دے دوں گی اب اب بھی مجھے بول رکھنا آپ نے کس کس آپ نے کہاں کہاں یہ درخواست دی ہے تاکہ میں بھی اس جگہ پہ درخواست دے دوں
ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو بول دوں گی جو ہی کہیں پہ آ جائے گا پھر سے نوکری کا کوئی آتی ہے نا نوکری کا یہ نکلتی ہے نا سرخیوں میں
ہاں
ہاں تو کوئی کسی سرخیوں میں آنا چاہیے کہ کہیں پہ ویکنسی ہے تو میں آپ کو بول دوں گی کہ وہاں پہ درخواست آپ دو اور آپ کی نوکری
بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا آپ کا یہ اچھا سجھاؤ ہے میں دیکھوں گی اب میں کروں گی اس میں پوری کوشش میں بہت کوشش کروں گی کہ میں جا پاؤں اس چیز میں تاکہ مطلب انسان ایسے پڑھتے پڑھتے انسان پڑھے گا بھی کتنا پھر آگے
ہاں پڑھائی کا مطلب ہی ہے کہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا وہ انسان اس قابل بن جائے کہ اپنے ہاتھ سے کمائے
برابر وہی تو ہے نا مسئلہ مسئلہ اسی چیز کا ہے انسان اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کما سکے یہ روز روز کسی کو مانگنے نہ ایسے تو نہیں ہوتا نا
یہ تو یہ تو بہت اچھا اچھی بات بولی ہے آپ اپ نے تو وہ اقبال کا کال ہے نا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے ہو جاؤ گے خراب
ہاں ہاں ہاں اپنے تو بہت اچا اچھی بات بولی آج تو آپ نے مجھے اقبال س صحب کی یاد دلائی
علیامہ اقبال ہاں
جی آپ نے آج مجھے ان کی یاد دلائی چلو اچھا ہے بہت اچھا ہے اس سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے ایسی باتیں سن کر اور ایسا ہونا بھی چاہیے آپ کی زندگی میں کوئی کہ جس کے ساتھ آپ ایسے بات چیت کر سکو انسان وہ جذبہ آتا ہے انسان کو کچھ کرنے کا
ہاں
اچھا ہے چلو کرتے ہیں ہم پھر بات آپ بھی اپنا ختیال رکھنا گھر والوں کو میری طرف سے سلام کہنا
ہوں وعلیکم السلام میں بھی کہہ دوں گی اور آپ بھی کہنا امی اب ابو کو میری طرف سے پیار دینا اور سلام اور اپنا اپنے صحت کا خیال رکھنا رکھنا اچھے سے رہو
ہاں جی ضرور آپ بھی اپنا خیال رکھنا تو ہوتی ہی ہیں ان شاء اللہ جلدی ہی بات
انشاء اللہ چلو ہوتی ہے ملاقات آپ سے اللہ حافظ ٹھیک ہے